ہیلو ہاں جی سلام جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو باجی
جی میں خیریت سے ہوں آپ سنیں سب خیریت
جی جی ان شاء اللہ بالکل سب خیریت ہے میرے یہاں پے تو اور
جی بس صبح کے ناشتے کی کھانے پینے کی تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں بچے اسکول گئے ہوئے ہیں
جی جی ان شاء اللہ بالکل اور کیا پکا رہی ہو آج آپ کھانے میں
کھانے میں ابھی بریانی بنائی تھی اور سالن پکائیں گے روٹیاں بھی بگم بنائیں گے
جی الحمد اللہ آپ کو نا سالن کچھ زیادہ ہی پسند ہے
جی کیونکی ہماری صحت کے لیے نا اچھا ہوتا ہے اور ہلکا ہوتا ہے ان شاء اللہ بہت ہی مطلب شریر کو درست رکھتا ہے سالن کھانے سے ہمیں بہت ساری مطلب طاقت ملتی ہے
جی جی بالکل میں نا فری بیٹھی تھی تو میں نے سوچا نکالے کے بارے میں گفتگو کر لوں میں باجی سے
جی جی جی بہت خوب بہت خوب آپ نے صحیح بنوایا ہے ہاں پستکالے تو ہم مطلب ودیارتھی کے جیون میں سبھی کے جیون میں مطلب بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے آج کل
جی جی ان شاء اللہ بالکل میں بھی نا پستکالے جاتی ہوں مجھے وہاں نہ پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے تو کالج میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا
جی جی جی جی بالکل ابھی کیا ہے نا مطلب آ پستکالیہ مطلب بچوں کے لیے پڑھنے والے بچوں کے لیے کتابوں کے مطلب شوق قین بچے ہوتے ہیں پڑھنا لکھنا زیادہ تو انشاء اللہ ان کے لیے نا ہاں پستکالے جنت سے کم نہیں ہوتا ہے
جی ہاں بالکل میں نا تین سے چار بار پوس پستکالے جاتی ہوں ہر سفتے میں جاتی ہوں اور ایک دو دن کی چٹ چھٹی بھی کر لیتی ہیں ایک دن کی تو ہو ہی جاتی ہے میری چھٹ ہاں ویسے نا تمہیں پستکالے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے
جی وہاں کا مطلب شانت ماحول پے مطلب وہاں کی ویوستھا ہے اور کیا بولتے ہیں وہاں کے مطلب جو لائبریرین ہے ان شاء اللہ وہاں پے انٹرنیٹ کی سویدھا ملتی ہے تو وہاں کا ماحول بہت زیادہ شانت تو اچھا ہوتا ہے وہاں ہم میں پڑھنے لکھنے میں مطلب اچھی وہ ہوتی ہے
جی بالکل بالکل گھر پر نا کبھی کبھی شور کی وجہ سے نا پڑھائی میں بادھا آ جاتی تو نا پستکالے میں کیا ڈھنگ سے پڑھائی ہو جاتی ہے
ا جی بالکل گھر پے شور شرابہ رہتا ہے نا تو ان شاء اللہ وہ کیا کہتے ہیں پڑھائی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے بچوں کی اور اس میں جا کے مطلب پڑھائی اچ اچھے سے سمجھ بھی آتی ہے بچے کو سیکھنے کو ملتا ہے بچوں کو
جی ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور پستکالے میں نا ہر طرح کی کتابیں بھی اپلبدھ ہوتی ہیں ویسے تمہیں کس پرکار کی کتابیں پڑھنا
جی جی جی بالکل بہت خوب آپ نے فرمایا بس دیکھا جائے نا تو کیا کہتے ہیں نا ہمیں نا ایتہاسک ایتہاسک کتابیں پڑھنا پسند ہے کہانیاں پڑھنا پسند ہے اور کیونکہ نا ہمیں آیں تسک کتابیں پڑھنے سے نا ہمیں بہت کچھ مطلب ا مناسب ہو جاتا ہے ان شاء اللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت ہمیں جانکاریاں ملتی ہیں تو ہمیں نا ایتہاسک کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے
جی جی انشاء اللہ بالک مجھے بھی نا کہانیاں کی کتابیں پسند ہیں ان اس منورنجن کے ساتھ ساتھ میں نا شکشا بھی ملتی رہتی ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے بہت خوب فرمایا ہے اور کتاب اور یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مطلب ہمیں آج کل ساری پڑھائیاں آن لائن ہو گئی ہیں انٹرنیٹ دوارا ہو گئی ہیں تو کتابوں کا بھی مطلب ہماری زندگی میں ہمیں کم کم نہیں ہوا ہے ہمیں کتابوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کتابیں پڑھنے میں اچھا لگتا ہے کتابیں پڑھنے میں دل لگتا ہے کتابوں کا بہت زیادہ ہماری زندگی میں اہم حصہ ہوتی ہیں
ہ جی جی انشاءاللہ آپ بہت اچھا فرماتی ہے آپ نے بہت اہم حصہ ہوتا ہے یہ اڑ ہے اور نا جو چیزیں ہمیں کتابوں سے نہیں ملتی ہے میں نے دیکھا تھا اور جو موبائل فون سے نہیں ملتی ہے وہ کتابوں سے مل جاتی ہے تو نا پستکالیہ میں پڑھائی کرتے ٹائم نا ہمیں کتابوں کا ہی استعمال کرنا چاہیے نہ کہ موبائل فون کا کتابوں سے کیا ڈھنگ سے پڑھائی ہو جاتی ہے
جی جی بالکل بالکل کیا ہے دیکھا جائے نا تو آج کل کے بچوں کو نا آن لائن پڑھائی ہو گئی ہے تو اپنے بچوں کو سبھی بچوں کو زیادہ سے زیادہ مطلب جاگروک کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے کہ ہمیں کتابوں سے جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں انشاء اللہ وہ ہمیں انٹرنیٹ سے نہیں ملتی ہیں ا تو ہمیں زیادہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کتابیں پڑھنے سے ہمیں زیادہ جانکاری حاصل ہوتی ہے ہمیں ہر چیز مطلب ضرورت کی حاصل ہو جاتی ہے کتابوں میں سے تو کتابیں ہمیں پڑھنا بے حد ہی ضروری ہو گیا ہے انسان کے لیے اور
جی جی ان شاء اللہ بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اب ایسے نا مجھے تو نا کہانیوں کی کتابیں پڑھنا پسند ہے ان سے کیا منورنجن کے ساتھ ساتھ میں شکچھا بھی ملتی رہتی ہے اور نہ اچھی کتابیں انسان کے وچاروں کو بہتر بناتی ہیں
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اچھی کتابیں انسان کو بہتر بناتی ہیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں تعلیم بھی ہوتی ہے ہمارے بچوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اچھی تعلیم ملتی ہے اور ہمیں نا ان سے کتابوں سے یہ ہوتا ہے کہ کتابوں کا جو ہم پڑ پڑھتے ہیں ہم انشاء اللہ بہت اچھی اچھی کتابیں ہوتی ہیں تو ہم نا ان سے علم حاصل ہوتا ہے بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے
جی جی ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ویسے تمہارے یہاں پستکالسی ہیلو تمہارے یہاں کچھ تو کال ایسے کتابیں گھر لے جانے کی سویدھا ہے اپلبدھ ہے
جی جی بالکل بالکل بالکل آج کل یہ چیز سویدھائیں تو ہر جگہ سرکار نے مہیا کرا دی ہے کہ اپنی کچھ دن بعد اپنے پستکالیہ لے جاؤ اور گھر پہ پڑھو پستکالیہ سے پستک لے جا کے پھر اپنا پھر ادھر سے آ کے پڑھلے پڑھنے کے بعد وہیں پہ رکھ تو تو انساء اللہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ مطلب جو مہنگائی کے زمانے میں ہم نہیں اویلیبل کروا پا پاتے ہیں نہیں حاصل کر پاتے کتابیں نہیں ہے نہ تو تم نے دیکھا ہوگا نا کہ مطلب ہم وہاں سے کتاب لے جا کے پڑھتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اور مطلب ان کو وہیں پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ ہر پنچایت میں ہر اسکول میں سب جگہ پہ اور یہ پستکالے آج کل سرکار نے اویلیبل کروا دی ہیں س پستکالیہ کی سویدھا مہیا کرا دی گئی ہے
جی جی بالکل یہ تو بہت اپیوگی سویدھا ہے اس سے کیا لوگ لوگ اپنی سویدھا کے انوسار پڑھ سکتے ہیں اور ویسے نا آج کل لوگ پس پستکالے جاتے ہیں جبکہ انٹرنیٹ پر بہت ساری جانکاری اپلبد ہوتی ہے پستکالے سے نا بہت ساری جانکاری ملتی ہے ہمیں مجھے تو نا وہاں کا شانت واتاورن اور ہوتا ہے ماحول ہوتا ہے اسے دیکھ کر نا میرا تو پڑھائی میں من لگ جاتا ہے پستکالے میں جا کے
جی جی جی پر کچھ مطلب بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اور اپنا وقت جایا کرتے ہیں موبائل فون دیکھتے ہیں اس میں پڑھائی کرتے ہیں ن کی پستکوں میں سے کرتے ہیں تو ہمیں یہ سہولت نہیں کرنی چاہیے ان شاء اللہ ہمیں اچھی چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے اور ہمیں نا پڑھائی پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے اور کیا کہتے ہیں کتابوں سے زیادہ ہمیں مطلب جانکاری حاصل ہوتی ہے تو ہمیں ہم پستکالم میں کچھ سیکھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں تعلیم کے لیے جاتے تو ہمیں نا وہاں پہ جا کے پستکوں ان کا فائدہ لینا چاہیے اور انسے ہمیں جانکاری حاصل کرنی چاہیے
جی جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا اب ایسے نا ودیارتھیوں کو پس پستکالیہ کا ادک سے ادھک اپیوگ کرنا چاہیے اس سے کیا گیان بڑھتا ہے اور پڑھنے کی عادت بھی وکست ہو جاتی ہے
جی جی بالکل بالکل آپ نے بہت خوب فرمایا ہے یہ تو ا ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنوں کو اور یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ ہمیں جو کتاب سے حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں آن لائن اور آن لائن مطلب کہ جو موبائل فون ویڈیو دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے اور بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے کے زمانے میں تو لوگ مطلب پیپر وغیرا پڑتے تھے تو مطلب وہ زیادہ اچھا رہتا ہے پر آج کل تو پیپروں کا بھی میتھ تو کم ہو گیا ہے دیکھا جائے تو موبائل فون میں اور آن لائن پڑھائی نے سب سب چیز کا محتتکم کم کر کم کر دیا ہے
جی جی ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا اب ایسے نا مجھے تو نا پریڑ آئے پریڑایا جینیوں جینییاں پڑھنا بہت پسند ہے اور مہان لوگوں کی جیونی ہے نا ہمیں محنت کرنے کی پرریرنا بھی دیتی ہیں
جی بالکل بالکل آپ نے خود فرمایا ہے اور ہمیں نا مطلب اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوا تھا کونسے سن میں ہوا تھا کبھی ہوا تھا کس مطلب دیس میں کیا ہوا تھا ہمیں بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے کتابوں سے
جی جی ان شاء اللہ بالکل اور ویسے نا پستکالیہ کےول ودارتھیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سبھی لوگوں کے لیے اپیوگی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ودیارتھی جا کر اس میں پڑھائی کریں
ہاں بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب اور جو بچے مطلب پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں کتابیں بک وغیرہ پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ سمجھ لیجیے کہ مطلب آپ اعلی جنت سے کم نہیں ہوتی ہے ان شاء اللہ اور جنت ہوتی ہے وہاں پہ بچوں کے لیے
جی جی ان شاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ویسے نا پستکالے کر اپیوگ ہمیں ادک سے ادھک کرنا چاہیے کیونکہ نا گھر بیٹھی بیٹھی پڑھائی نہیں ہو پاتی ہے گھر میں اتنا شور ہوتا ہوتا ہے کہ شور کی وجہ سے نا پڑھائی میں بادھا آ جاتی ہے
بالکل بالکل آپ نے بہت درست فرمایا ویسے تو یہ تو کہ مطلب پستکالیہ میں ہمیں بہت شانتی سکون ملتا ہے پستکالیہ جانا ضروری ہے ہمیں پتکال میں جا کے پڑھنا چاہیے اور وہاں سے ہمیں بہت جانکارییاں حاصل ہوتی ہیں اور ہمیں اچھے سے پڑھائی مطلب ہمیں تعلیم بھی ملتی ہے اچھے سے
جی جی ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا باجی آپ نے مجھے نا آ اچھی گفٹگو کر کے بہت اچھا لگا مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ